السلام عل علیکم السلام کیا حال ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے
جی الحمد للہ میرے گھر میں سبھی ٹھیک آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک
الحمد للہ بھائی بہن ماں باپ سب کوئی ٹھیک ہے آپ کے
جی بالکل الحمد للہ آپ بتائیں آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک آپ کے والدین بھائی بہن توبھی ٹھیک ہے
جی الحمد للہ میرے گھر پہ بھی والدین بھائی بہن سب ٹھیک ہے الحمد للہ
جی کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کا نام
جی میرا نام راسم ہے
اچھا ٹھیک کہاںاں سےییر آل
راسم میرا میں میرا نام راسم ہے اور میں سری نگر سے ہو
اچھا ٹھیک کیا کرتے ہیں راسم جی
بس پڑھھی رہاوں ا بھی
اچھی بات ہے پڑھائی تو کر لینی چاہیے
جی
اور کیا کر رہے ہیں
بس بیٹھا ہی تھا میرا دوست کال کرنے والا تھا اور بول رہا تھا کہ ہم گی گیم وغیرہ کھیلیں گے کچھ اب دیکھ رہے انہیں کا انتظار کر رہا تھا اور آپ سنائیے آپ گیم وغیرہ کھیلتے ہیں کوئی
ہاں جی بالکل آپ ہی کی اس بولنے پہ یاد آیا کہ آپ نے آپ کے دوست نے بلاائی گیم کی چلے گی کہ اگر ہم دیکھیں آج کل جو ہے کہ جو بھی آف لائن گیمس ہیں جو بھی ہمیں نیٹ کے بنا بھی کھیلنی چاہیے کافی زیادہ آج کل کم ہو گئی ہے دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں آف لائن گیمز جو انٹرنیٹ کے بغیر کھیلی جاتی ہے اگر ہم دیکھے کہ کرکٹ ہے تو اس سے بھی انسان کافی زیادہ آگے بڑھتا ہے اور انسان میں ورزش بھی ہو جاتی ہے فٹ بال ہے بیڈمنٹن ہے کافی ساری جو کھیل کو کھی کھیلے ہیں کھیلی جاتی ہے لیکن اس آف لائن آن لائن کی وجہ سے ہم ان جو ہے کہ ان کھیلوں کا استعمال نہیں کر پاتے فائدہ نہیں اٹھا اٹھا پاتے کیا لگتا ہے کہ آپ کو آن لائن اور جو آف آن لائن گیمس ہیں ان سے ہمیں کیا نقصان ہے اور کیا فائدے ہیں
تو دیکھا جائے تو آن لائن گیم کے زیادہ فائدے ہے کیونکہ ایندان وہ اکثر میں بیٹھ کے کھیلتا ہے ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھیلتا ہے بہت گھنٹوں گھنٹوں تک کھیلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کو پیٹھ میں دتیں آنی شروع ہو جاتی آ میں دقتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے گردن میں دقت کتیں ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو آف لائن گیم ہے تو ان کے تو میرے حساب سے بہت ہی فائدے ہیں ایک تو پہلا ہی انسان کی ورزش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ اس گیم میں اچھا کھیلتا ہے جیسے دیکھ لے کرکٹ کا ہی مان لیتے ہیں کوئی ای بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھا کھیلتا ہے کرکٹ میں تو وہ اس چیز میں فردر بھی جا سکتا ہیں ایسا نہیں کہ آف لائن گیمس میں میرا مطلب معافی دیجیے گا میرا مطلب ہے کہ کہ ایسا نہیں کہ آن لائن گیمس میں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے لیکن آن لائن گیمس میں یہ ہے کہ جیسے بہت سارے ٹورنامنٹ ہو گئے آج کل ای اسپورٹس وغیرہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان میں بندے کھیلتے ہیں گیم وغیرہ کھیلتے ہیں پیسے وغیرہ بھی جیتتے ہیں ٹرافیز جیتتے ہیں انعامات جیتتے ہیں بہت ساری چیزیں جیتتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو آف لائن گیمز ہیں ان کا فائدہ بہت ہے ایک تو پہلے ہی انسان اچھے طریقے سے ورزش ہو جاتا ہے اس کی وہ باہر جاتا ہے اپنا دماغ تازہ ہو جاتا ہے بہت لوگ کرکٹ میں اچھے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی آف لائن گیمس کھیلتے رہتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا کھیلتے ہوتے ہیں تو ان کو موقع دیا جاتا ہے انڈیا کے لیے کھیلنے کا ٹھیک ہے تو ان کا اس میں پوری لائف سیٹ ہو جاتی ہے ایک حساب سے ان کی زندگی بن جاتی ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ کھیل کھیل میں اپنی زندگی کا بھی سفر طے کر لیتے ہیں تو میرے حساب سے تو آف لائن گیمز زیادہ بہتر ہے آن لائن سے
اگر اگر ہم دیکھیں کہ جو آف لائن گیمس ہیں جو ہم باہر کھیلی کھیلتے ہیں اس سے ہماری جو صحت تھے وہ بھی کافی مضبوط ہو جاتی ہے بہتر ہو جاتی ہے ہمارے یہاں جو ہاضمیت ہے ہاضمیت ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ بھی کافی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے بہتر ہو جاتا ہے جب ہم باہر نکالتے ہیں اگر ہم دیکھیں اکثر صبح صبح صبح سویرے کافی جو ہمارے دوست ہوتے یا اگر ارد گرد کے جو بھی لڑکے ہیں جوان لوگ ہیں وہ صبح نکلتے ہیں اور ہاں دوڑ کے دوڑ لگاتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن کے لیے بھی کافی مفید سامنے آ جاتی ہے اور جو ہے کہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جب ایک اکثریت جو ہے تال میل جو بڑھ جاتا ہے جب ہم ایک ٹیم بنا کر کھیلتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ہمیں یہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اکٹھے سبھی ہوتے ہیں تو کوئی کام مشکل نہیں ہو جاتی ہے تو اگر اگر ہم دیکھیے آف لائن جو بھی گیمس ہیں بچوں اور جوانوں کی جسمانی اور ذہنی جو ہے کہ نقصانیت میں جو ہے کہ کردار آ جاتا ہے اس میں کیونکہ آف لائن گیم میں ہم کافی زیادہ ورزش بھی مل جاتی ہے اٹھنا بیٹھنا بھی مل جاتا ہے ہمارا جو صحت ہے باڈی ہے وہ بھی فٹ رہتی ہے کوئی مجھے لگتا جیسے ہی آپ نے بولا آن لائن گیمس کی وجہ سے ہمارا آنکھوں میں پہلے ہی پہلے ہی اگر ہم دیکھے جب ہم موبائل کے ذریعے لیپ ٹاپ کے ذریعے جب ہم کوئی کھیل کھیلتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس چیز کا کافی وقت دینا پڑتا ہے فون کے ساتھ تو اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو آنکھیں ہیں ان میں بھی کافی زیادہ نقصان آ جاتا ہے روشنی کا جو ہے ہماری آنکھوں کی وہ بھی کم ہو جاتی ہے اب مجھے آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم آف لائن گیمز کو کیسے ترجیح دے سکتے ہیں زیادہ کہ کیسے ہمیں اپنے بچوں کو یاپ م آس پاس کے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ نہیں جو بھی باہر کھیل کھیلی جاتی ہے وہ ہمارے لیے کافی مفید ہے اور کیسے ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے اس بات کو
جی جی میرے حساب سے تو پہلے دیکھ لیجیے کہ جو والدین ہیں آج کل وہ آج کل کے بچوں کو باہر جانے ہی نہیں دیتے وہ بولتے ہیں نہیں بیٹا گھر میں ہی بیٹھ جاؤ گھر میں ہی کھیل لو گھر میں گیم کھیل لو موبائل چلا لو لیکن وہ تو ہماری نقصان داک اوال دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو بولے جاؤ آپ میدان میں جاؤ وہاں پہ میدان ہے وہاں چلے جاؤ وہاں پہ کرکٹ کھیل لو فٹ بال کھیل لو ٹھیک ہے اور جس سے جس سے اس بچے کی جی
جو آپ نے یہ بات کہی کہ ہمارے والدین کو چاہی کہ اپنے بچوں کو باہر بھیجیں کیا اس میں جو ہیں کہ ہمارے ہمارا بھی ہماری بھی غلطی ہے کہ جب بچہ گھر سے باہر جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ کھیلنے نہیں جاتے کسی اور جگہ جاتا ہے
جی بالکل وہ بات بھی صحیح ہے والدین کو یہ بھی چنتا ستائی رہتی ہے کہ اگر بچہ میرا میدان میں چلے جائے تو وہ کہیں کھیلنے کی جگہ کہیں اور نہ چلے جائے آج کل کے بچے دیکھو وہ نہانے چے جاتے ہیں کہ گرمیوں کا ٹائم ہے نہیں نہانا غلط بات نہیں ہے لیکن نہانا اس جگہ چاہیے جس پہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو ٹھیک ہے خطرہ نا ہو تاکہ اگر آپ کہیں نہانے جا رہے ہیں تو آپ کی زندگی کوئی خطرہ نہ ہو جس سے آپ کی جان چلی جائے یا کچھ نہ ہو یا کچھ ہو جائے خدا نخواستہ تو ایسی چیزیں والدین کو ستاتی رہتی ہے تو یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو میدانوں میں نہ بھیج رہے ہیں لیکن میرے حساب سے والدین کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بچوں کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ میدان چھوٹا بچہ ہی جائے میدان تو کوئی بھی جا سکتا ہے میدان میں جانے کی کوئی عمر نہیں ہے تو والدین کو یہی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ چلے جائے وہ خود کا اپنا ورزش کر لے چھوٹی موٹی دوڑ وغیرہ کچھ بھی کر لے اور پہ سے بچہ بھی کھیلے گا فٹ بال کھیلے گا کچھ کھیلے گا یا وہ بھی رننگ وغیرہ کچھ کر لے گا جس سے اس کی صحت بھی اچھی اچھی رہے گی اس کا دماغی تواازع بھی اچھا رہے گا اور کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ رہے گا جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں جو زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں لائک اگر دیکھا جائے جیسے کہ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے تو اس کا شوق رہتا ہے کہ میں بھی انڈیا کے لیے کھیلوں ٹھیک ہے تو ایسی چیزیں رہنی چاہیے والدین کو ایسی چیزوں کو کیا بولتے ہیں اس میں والدین کو اس چیز میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کر کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو میدانوں میں بھیجے
کیا آپ کو میرا جو مجھے لگتا ہے جب بچوں کو روزانہ کھیلنے کا وقت بھی دینا چاہیے جب بچہ اسکول سے آ جاتا ہے وہاں سے تو یا تو وہ ٹیوشن چلا جاتا ہے ٹیوشن کے آنے کے بعد وہ کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کے لیے جیسے ہی ہر جگہ وقت پہ چلے جاتے ہیں ان کے لیے مختصر جو وقت ہے دینا چاہیے کھیلنے کودنے کے لیے اور اسکولوں اور گھر میں کھیلنے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے بچوں کو کہ آپ نے اچھا کھیلا یا کچھ اور بات کہنی چاہیے کیونکہ تاکہ وہ خوش ہو جاے کہ نہیں میرے والدین بھی اس چیز میں میرا سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ جب ایک بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اس کام کو زیادہ
اچھا کرنے لگتا ہے جی جی بالکل بالکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں
جی چلو اس بارے میں مجھے آپ کے ساتھ اچھا لگا آپ اس بارے میں بات کر کے آپ اپنا خیال رکھیے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں
آپد اللہ حافظ
اللہ حافظ